السلام ع جان
وعلیکم السلام بھائی جناب ٹھیک ہوں
ہاں بھائی جان میں بڑھیا ہوں آپ ٹھیک ہو آپ بولو آپ جیسے ہو
ہاں جی میں پڑھیا ہوں
تو گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی جان گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے تو کیا کر رہے تھے آپ
بس میں بیٹھا ہوں ادھر اندر بہت بہت دھوپ ہے
ہاں چلیے جی وہ بھی بڑھیا ہے کھانا کھایا آپ نے
بھائی کھانا وانا ہو گیا آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کایا تو ابھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ س بات کچھ کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
ہاں جی بھائی کچھ اچھی اچھی بات کہیں آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے
ہاں بھائی جان تو آج میں آج میں آپ کے ساتھ پولوشن یعنی آلودگی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کچھ س کچھ سننا بھی چاہتا ہوں تو آ آج کے دور میں پوشن دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ صرف کسی کسی ایک ملک یا شہر کا مسئلہ نہیں ہے میرے پائی بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے انسان مالک ترقی تو کر رہا ہے لیکن ن اس طریقے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماحول کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اگر ہمیں اگر ہم نے وقت پر اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لایا تو آنے والی نسلیں ہاں بھائی جان تو آنے والی نسلیں بہت ہی مشکل اور میں پڑ جائیں گی تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پولوشن ہوتا ہے کیا ہے تو تبھی تو ہم اس پہ روک تھام کر سکتے ہیں نا تو جب ہوا پانی زمین یا ماحول گندا ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسانوں جانوروں اور پہاڑوں کو نقصان پہنچے تو اسے پولوشن یا آلودگی آلودگی کہتے ہیں آپ کچھ بتانا بتائیے اسی پہ
ہاں جی بھائی پولوشن یعنی آپ نے بولا یہ ماحولیاتی آلودگی اس میں سب کچھ آتا ہے اس میں چرندے پرندے انسان پانی ہوا سب کچھ آتا ہے
ہاں بھائی جان
ہاں جی بھائی تیزی سے در تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سناٹے ترقی اور غیرذمہ داری کا کی ایک وجہ ہے جس سے پولوشن دن ب دن بڑھتا ہے آج اب دیکھے ماحول میں بہت سارا پولوشن بڑھتا ہے وہ بھی اس کا کارن ہم ہی ہے اگر مسئلے پر توجہ نہ دیے گئے تو مستقبل میں انسانی زندگی کا شدید خطرہ بڑھ سکتا ہے اس میں بہت سارے اقسام بھی ہے تو آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں
ہاں بھائی جان تو پہلے اسی پہ اچھی طریقے سے بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو اقسام بھی بتاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا جتنا مجھے پتا ہو ہوگا میری بھائی تو پولوشن کی بہت ی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ فیکٹریز کا دھواں جو کہ آپ کو پتا ہی ہوگا آج کل ہے جب فیکٹری سے کالا دھوا نکلتا ہے تو ہوا گندی ہو جا ہو ہے اس طرح گاڑیوں میں موٹر سائیکلس کا دعا بھی ہوا کو خراب کرتا ہے کچھ لوگ مطلب کہ کچرا کچرا جگہ پر کیا سڑکوں کنارے پھینک دیتے ہیں اس سے بھی پولوشن ہوتا ہے کچھ لوگ پلاسٹک اور کچرا جلا دیتے ہیں جس سے کالا دھواں نکل رہا ہے اس سے بھی پولوشن ہوتا ہے اس سے بھی ہوا میں زہریلی گیس پھیلتی ہے پانی کی آلودی یہ بھی ایک پانی کی آلودگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بہت سی فیکٹریز اپنا گندا پانی دریاؤں اور نہروں میں چھوڑ دیتی ہے مطلب کہ گاڑیوں کا گندا مطلب کی گاڑیوں کا گندا مطلب کی ہوا یا گندا پانی بھی اکثر صاف کیا صاف کیے بغیر پانی کا ذکر میں چلا جاتا ہے اس وجہ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا اور بہت سی بیماریاں پہل پھیل ہیں ہے نا میرے بھائی تو زمین کی آلودگی بھی ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے ایک بڑا کارن ہے پلاسٹک کے لفافے بوتلز اور دوسرے کچرے زمین پر پھینک دیے جاتے یہ چیزیں بہت مطلب کہ اثر تک ختم نہیں ہوتی بہت ا عرصے تک ختم نہیں ہوتی اور زمین کو نقصان پہنچتا ہے اس کا اثر کھیتی اور مطلب کہ پودوں پر بھی پڑتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ
ہاں جی بھائی جیسے پودوں پر جسے میں واٹر پولوشن پانی کو گندا ہونے کو کہتے ہیں جو فیکٹری سے ویسٹ مٹیریل سیوریج پلاسٹک کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں لینڈ پولوشن زمین پر کچرا کیمیکل ویسٹ پھینکنے سے پیدا ہوتا ہے جیسے نوائز پولوشن زیادہ شور شرابے کی وجہ سے ہوتا جیسے وہ گاڑیوں کے شور فیکٹریوں کی آماد انسان کے صحت کے لیے بہت مضر ہوتا ہے کیونکہ وہ کانوں پہ اثر پڑتا ہے اور ہارٹ ہاں پولوشن کا احم وجیسی اہم وجہ ہے کہ گاڑیوں کا دعا جیسے فیکٹریز کا کیمیکل ویسٹ جنگل جنگلوں کی کٹائی ڈیفارسن جیسے پلاسٹک کا زیادہ استعمال اور کچرے کا غلط استعمال طریقے سے پھینکنا ہے آبادی میں اضافہ اور شہروں کی تیزی سے ترقی میں پولوشن کا بڑھتی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے صحیح کہا تو آج کل شور شرابہ ہاں بھائی جان تو آج کل اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہلو
جی بائی
تو آپ کو تو پتا ہی ہے آج کل شور شرابے بھی پولوشن کی قسم ہے گاڑیوں کا شور ہارن ہارنے جو یہ کرتے ہیں گاڑیاں تیز میوزک اور مشینس کی آواز کنسٹرکشن سائٹس پہ جوش چور ہوتا ہےسے لوگوں کو ذہنی سکون نہیں ملتا اس سے انسان پریشان رہتا ہے اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے تو ہے نا بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ پولوشن کا اثر صرف انسانوںپر نہیں ہوتا بلکہ جانوروں اور پرندوں پر بھی ہوتا ہے گا مطلب کہ گا گندا پانی کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں جنگل کم ہونے کی وجہ سے جانوروں کے رہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہاں بھائی جانے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو بہت سی مطلب کہ قیمتی مخلوق قیمتی مخلوق جو ہوتی ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے مطل کہ اب سب یہ ہے کہ ہم پولوشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسی مطلب کہ آئیڈیا ہے آپ کے پاس جسے ہم
ہاں جی وہ بھی بتاؤں گا میں نے پہلے یہ تھوڑا بتاؤں گا جیسے آپ نے بولا کہ مخلوق ختم ہو جاتے ہیں جیسے فیکٹریز میں نکلنے والا وہ کیمیکل پانی جو یہ جو ندی نلوم ہے وہ بہہ دی بہہ دیتے ہیں اس سے مچھلیاں مر جاتی ہے اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں صاف پانی خراب ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے
ہاں بھائی جان بہت صحی کہا آپ نے بتا دیجھے
تو پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں لگانا چاہے پلاسٹک کو استعمال کرنا چاہیے اور بھائی لوگ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ بتائیں اور گھر والوں کو بھی اور جو بھی آپ کہ سوسائٹی میں ان کو بھی بتائیں
ہاں تو میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں بھائی جان سب سے ہاں بتائیے بتائیے آپ شاید برا مان گئے
جی بھائی جان جیسے پبلک ٹرانسپورٹ اور سائیکل کا استعمال بھرنا چاہیے تاکہ گری گاریوں کاس دواں
کیونکہ گایا بہت زیادہ دعا کرتی ہیں جس سے بہت سارا ہوا گندگی فائدے فیکٹریز کا اپنا کیا کیمیکل ویسٹ صاف طریقے سے ڈسپوز کرنا چاہے اور حکومت کو ماحولیاتی قانون پر سخت عمل کرنی چاہیں اور بتائییں جی بھائی جن آپ کیا بتانا چاہتے ہیں
ہاں بھائی جان تو سب سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں اور ہمیں صاف آکسیجن دیتے ہیں ہمیں اپنے گھر اسکول اور محلے کو صاف رکھنا چاہیے مطلب کہ کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے چاہے پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اور کپڑے یا کاغذ کے مطلب کہ تھیلے استعمال کرنے کم کرنے چاہیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے چاہیے میرے بھائی آپ یہ یاد رکھنا اور اس پہ فوکس بھی مطلب کہ اسے کیا ہوتا کہ جو پانی میں کچرا ڈالتے ہیں اس سے زہریلا پا پانی بن جاتا ہے تو اس کو اس سے وہ گندا ہو جاتا ہے
ہاں جی بھائی بہتے اچھی بات کہیں
اگر ممکن ہو تو مطلب کہ پیدل چلنا چاہے ہمیں یا سائیکل کا استعمال کرنا چاہیے چاہیں جب ہمیں تھوڑی ہی دور جانا ہو تو اس سے ل یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے لیے اور ریسورسز کے لیے بھی اور ہماری ہیلپ کے لیے بھی اس سے ہوا کم گندی ہوگی اور صحت بھی اچھی رہے گی ہمیں دوسروں کو بھی صفائی اور ماحول کی حفاظت کی اہمیت بتانی چاہیے ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے سمجھ لے تو ہم اپنے ملب شہر اور ملک کو صاف بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم مل کر بہت بڑا تبدیلی لا سکتے ہیں
ہاں جی بھائی بہت ضوری ہے
تو ہمیں دوستوں تو دوستوں کو بھی بتانا چاہے اس سب
جی بھائی جان بہت اچھی بات کہیں ہیں تو آخر میں یہی کہنا کہہ سکتا ہے
بت ہی ہے کہ مطلب کہ یہ کیسا ہے تو آپ آپ بھی بتائیے کچھ
ہاں جی آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پولوشن پوری دنیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے اگر ہم نے آج کل ماحول حفاظت کے لیے قدم نہ اٹھائیں تو آنے والی نسلوں کو بہت مشکلات ہو سکتی ہیں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو صاف رکھیں آپ کی بھی ذمہ داری اور لوگوں کو بھی بتائیں جیسے درخت لگائائے جو آپ نے بولا پولوشن کو وہ کم کرتا ہے اور اپنا کردار ادا کرے اس میں صاف ماحول ہی صحت مند اور خوشحالی زندگی کی بنیاد ہیں تو یہ بہت ہی ضروری ہے اپنی زندگی کے لیے اور صحت کے لیے بھی تو آپ بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہو ہاں جی بھائی بولے
ہاں بھائی جان اگر آپ کو پت ہو کہ یہ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہم ہمیں کیا ہم سب کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اگر ہم آج اپنے ماحول کا خیال رکھیں گے تو کل ہمارے آنے والی نسلی صاف ہوا صاف پانی اور بلکہ صحت مند زندگی حاصل کر کریں گے تو سا ماحول مطلب کہ جو ہوتا ہے نا صاف اگر ہم ہاں بھائی جان اگر ہم صاف ماحول رکھیں گے تو زندگی کے مطلب کہ کچھ دن ہمارے جو جتنے ٹائم ہم یہاں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے تو ہمیں ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اللہ حافظ آپ کا شکریہ خدا آپ کا دھیان رکھیے
اللہ حافظ بھائی